السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کار ٹھیک کو ہو
الحمد للہ الحمد للہ آ ٹیک ہو
ہاں الحمد ل اللہ گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ
ہاں بائی
جی بھائی آج موسم کیسا ہے آج
ہاں موسم بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بارش پڑ رہی ہے آپ کا ادھر کیسا موسم ہے
جی بالکل یہ بارش بہت بارش
ہاں آج تو لوگ ا اس موسم کا جو ہے اس موسم کے امیج تصاویر سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے ہیں آپ کا کیا اس پہ کیا آپ کہتے ہو سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
ہے نا ایک سوشل میڈیا ہے نا ٹونٹی فسٹ سنچری جو ہے نا سائنس اور جدیدی ٹیکنالوجی کا جو ہے نا دور ہے اس دور میں جو ہے نا انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں ایک ایسی جو ہے نا کررانتی آئی ہے ا جس سے جو ہے نا جس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے نا بدل کر رکھ دیا ہے ہے نا اس جدید دور کی جو ہے نا سب سے جو ہے نا بڑی مقبول ایجاد جو ہے نا سوشل میڈیا ہے
جی جی بھائی جان آج کے جديید دوريں سوشل میڈیا انسانی زندگی کا اک اہم حصہ بن چکا ہے فیس بک انسٹاگرام واٹسپ وٹیوب ٹوٹر اور اسنیپ چیٹ جیسسی اپلیکیشن نے لوگوں کے بات چیت کرنے معلومات حاصل کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بہت سے مطلب ا طریقہ جو ہے اب بدل دیا ہے اس دنیا کا دنیا بھر میں کرو کروڑوں لوگ افراد روزانہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس لیے سوشل میڈیا کا درستور ذمہ دار نہ اس استمال بہت ضوری ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل جو ہے نا آج سے چند جو ہے نا دہ وم پہلے جو ہے نا جس دنیا کو ایک جو ہے نا جگہ سے دوسری جگہ پیغام بیچنک میں جو ہے نا دن لگتے ہیں آج سوشل میڈیا نے اسی کو جو ہے نا گلوبل ولیج بنایا بنا دیا ہے ا جہاں جو ہے نا اس کے جو ہے نا بے شمار فوائدے ہیں اور اس نے جو ہے نا زندگی کو آسان بنایا ہے وہیں ہے نا اس سے جو ہے نا کئی سارے جو ہے نا منفی اثرات بھی ہے جو ہمارے معاشرے کی جو ہے نا ا جو ہے نا بنیادوں کو جو ہے نا کھوکھلا کر رہا ہے
ہاں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ یہ رابطے کو بہت آسان اور تیز ا کر دیتا ہے لوگ چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود اپنے رشتتے داروں دوستوں سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال وائس کال اور می
بالکل
دوریا جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں سوشل میڈیا تعلیم کے لیے بھی بہت مفید ہے اور طلبا آن لائن لیکچرز دیکھ سکتے ہیں نئے کورسز کر سکتے ہیں اور مختلف مواد کا مطالعہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے زبانی کمپیوٹر سکلز ککنگ فوٹو گرافری اور دوسری بہت سی صلاحیتیں سیکھ رہے ہیں ٹیچرس بھی اپ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ نوٹس اور ضروری معلومات جو ہیں شیئر کرتے ہیں نا بھائی
بالکل بالکل جو ہے نا سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا فاصلوں کو جو ہے نا ختم کر دیا ہے اب جو ہے نا آج آپ دنیا کے کسی بھی جو ہے نا کونے میں بیٹھے اپنے رشتتے دار دوست اور جو ہے نا عزیزوں جو ہے نا سیکنڈوں میں جو ہے نا پیغام یا تصاویر اور ویڈیو کال جو ہے نا کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں ا اس نے جو ہے نا انسانی تعلق جو ہے نا قات کو ایک نیا جو ہے نا راستہ دیا ہے
جی بالکل اور سوشل میڈیا دنیا بھر کی خبروں اور واقعات سے باخبر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کسی بھی ملک میں کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہو تو اس کی خبر چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہے اور دنیا بھر میں پھیلتی ہے ایمرجنسی کی کے دوران بھی سوشل میڈیا لوگوں تک ضروری معلومات پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کاروبار کے لیے بھی سوشل میڈیا بہت مفید ثابت ہوتا ہے چھوٹے اور بڑے تاجر اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی تاشیر بہت کم خرچ میں کر سکتے ہیں بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے کے ذریعے آن لائن بزنس کر کے اچھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں اس نے نوجوانوں کے لیے بھی بہت سے روزگار کے نئے موقع پیدا کیے ہیں
بالکل بالکل جو ہے نا جو ہے نا پہلے زمانے میں جو ہے نا خبریں حاصل کرنے کے لے جو ہے نا اخبار یا ٹی وی کا جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا ہے آج سوشل میڈیا جو ہے نا پر پل پل کی جو ہے نا خبر بآسانی مل جاتی ہے اس کے جو ہے نا ذریعے لوگ
جو ہے نا معاشراتتی مسائل جو ہے نا صحت کی جو ہے آگاہی سیاست جو ہے نا اور جو ہے نا مزید ضرورت جو ہے نا ضروری معلومات سے جو ہے نا باخبر رہتے ہیں
جو ہے نا سوشل میڈیا اب صرف جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے رہا ہے بلکہ ایک جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا بزنس ہب بن چکا ہے اسمال بزنس اور جو ہے نا فری لانسرس اپنے جو ہے نا پروڈکٹس اور سروسز کو جو ہے نا سوشل میڈیا پر پرموٹ کر کے جو ہے نا اچھی آمدنی کما رہے ہیں لاکھوں نوجوان گھر بیٹھے جو ہے نا کنٹینٹ کریشن جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو ہے نا فری لانسنگ کے جو ہے نا ذریعے اپنے جو ہے نا ا پاؤں پر جو ہے نا کھڑے ہو رہے
سوشل میڈیا لوگوں کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے کا بھی ذریعہ ہے لوگ اپنی شاعری لکھائی تصویریں میوزک پینٹنگ اور دوسری صلاحیتیں شیئر کرتے ہیں بہت سی آ اور انہیں نئے موقع حاصل ہوئے اس کے ذریعے لوگوں میں سمجھ سماجی اور انسانی مسائل کے بارے میں بھی بہت شعور آیا ہے تعلیم صحت صفائی ا بہت سے ا جو ابھی ان سے آگاہی پیدا ہوئی ہے ماحول کی حفاظت اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیز تیزی سے یہ چیزیں پھیھیل پھیل چکی ہیں لیکن سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے بڑا نقصان اس کی لت ہے بہت سے لوگ گھنٹوں تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے اس سے تعلیم ملازمت اور گھر کے معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور اف آئی بھی بہت تیزی سے بڑھتی ہیں غلط معلومات لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے اور کبھی بھی بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے اس لیے ہر خبر کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے نا بھائی
بالکل بالکل جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے جو ہے نا طلباء میں جو ہے نا مفت میں ہر طرح کی جو ہے نا ا علوم سیکھ سکتے ہیں کوڈنگ کے سے لیے جو ہے نا کوکنگ تک جو ہے نا اور کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری جو ہے نا سے لے کر جو ہے نا لینگویج لرننگ تک ہر چیز ایک جو ہے نا کلک پر جو ہے نا دستیاب ہے سوشل میڈیا کی جو ہے نا عادت جو ہے نا آج کے نوجوانوں جنا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ گھنٹوں ریلز اور جو ہے نا شارٹ سکرول کرنے میج نا زیادہ جو ہے نا ضائع جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اس سے ان کی جو ہے نا پڑھائی سوشل جو ہے نا فزیکل فٹ اور سوشل ویل بینگ جسے کہتے ہیں اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس پر بہت بڑا جو ہے نا برا اثر پڑتا ہے
جی جی بھائی جان اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے کچھ لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے نا خوش ہوتے ہیں اس سے ٹینشن ڈپریشن انینزائٹی اور کم اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے سائبر بلینگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کی توہین بھی کرتے ہیں اس کا برا اثر خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں پر پڑتا ہے پرائیویسی اور سیکورٹی کے مسائل بھی بہت اہم ہیں اگر کوئی شخص اپنی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر زیادہ شیئر کرتا ہے تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے ہیکنگ فراڈ اور آئیڈینٹیٹیفٹ کا واقعات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ال جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے مسلسلم موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی کمزوری گردن اور کمر کا درد نیند کی کمی اور جسمانی سرگرمیوںوں بھی میں یہ کا کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت طاقتت طاقتور ذریعہ ہے اگر اس کا درست اور محدود استعمال کیا جائے تو
بالکل بالکل جو ہے نا سوشل میڈیا پر جو ہے نا لوگ اکثر اپنی زندگی کے جو ہے نا بہترین لمحات کو شیئر کرتے ہیں ا جب دوسرے لوگ یہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے نا م جو نا مقابلہ ا ان سے کرنا لگتے ہیں ے ان کے اندر جو ہے نا احساس سے کم کم تری جو ہے نا پیدا ہوتا ہے یا ڈپریشن اور انینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے ذہنی تناؤور کا شکار ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا نا امیدی اور جو ہے نا نامدی کا شکار ہوتے ہیں ا جیسے جو ہے نا ن ن سیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ بھول جات ہیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا اکثر جو ہے نا فیک یا ایزجرییٹنگ ہوتی ہے ہے نا کھاند بیور جو ہے نا گروں کی جو ہے نا تباہی اس سے ہوتی ہے سوشل میڈیا پر جو ہے نا لوگ لوگوں کو جو ہے نا دور کے لوگ سے جو ہے نا تو جڑ جاتے ہیں لیکن پاس ا جو ہے نا بیٹھے اپنوں کو جو ہے نا دور کر دیا جاتا ہے
تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کا ہے نا بہت کم استعمال کرنا چاہیے اور اگر کریں بھی تو اپنی پرائیویسی کی حفاظت کریں اور آن لائن اور حقیقی زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ سے آگے بھی ان شاء اللہ بات ہوگی
بالکل بالکل انشاء اللہ انشاء اللہ
السلام علیکم
اہ سا شکریہ ش
چچ